آپ چیٹ جی پی ٹی پہ پڑھ سکتے ہو میں بھی پڑھ سکتا ہوں کچھ جی نہیں ہم ہاں اسٹوری تو بول سکتے ہیں کال کٹنی نہیں چاہیے یہاں پہ ابھی میں سارا سنوں گا سارا سنوں گا اس کا وہاں پہ گیس میں نے سم کر دیا آپ
نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو
اب میں پندرہ منٹ کے بعد آؤں گا
ایک دن ایک ٹائم تھا یہاں پہ یہ غریب لوگ رہ رہے تھے ایک چھوٹی ولیج میں پھر ایک دن وہ فارسٹ میں گئے لکڑی کاٹنے کے کے لیے پھر انہوں نے وہ بھیجا
ایک دن آ گیا تھا وہ گاؤں کا لڑکا گاؤں کے لڑکے نے مارا بہت تمہیں
پیسے پھر ایک دن وہ جب یہ پیڑ ویڑ کاٹ رہے تھے تو
قیمتی اس دنیا میں کوئی دولت نہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے
مطلب جو یہ
ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے اس لیے ہر لمحے کو بہترین بناؤ وقت انسان کو وہ سبق سکھا دیتا ہے جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی وقت کے ساتھ صرف عمر نہیں بڑھتی سونچ بھی بڑھ جاتی
سڈنلی کیا ہو گیا کہ اس کو آف
ہی رہتا لیکن اس سے سیکھے ہوئے سبق ہمیشہ ساتھ
گولڈن ایکسڈ آسک مطلب کہ یہ تمہاری ہے اس نے بولا کہ نہیں یہ میری نہیں ہے
پھر اس نے سلور ایکس دکھائی اس نے بولا یہ تمہاری ہے اس نے بولا نہیں
پھر اس نے بولا کہ آئرن ایکس اس نے بولا ہاں یہ میری ہے اس اسٹوری کا مقصد
لوگ بدلتے ہے حالات بدلتے ہے مگر وقت کا
میں نے خبر کیا کرم بسا میں وون اونیسٹ ہی رہنا چاہیے ہمیشہ ا ام س نا کر یہ وونم
نہیں تھا لیکن لوگوں کے چہروں سے ان کی
نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا وہ اپنے والدہ کی مدد کرتا تھا اور روز صبح اسکول جانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا علی بہت محنتی شریف اور ایماندار تھا اس کا جواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے ایک دن جب وہ اسکول جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک پرس ملا پرس کے اندر بہت سارے پیسے اور ایک شن
میں نہیں
کتا کاٹتا انہوں نے سوچا کہ اگر وہ چاہے تو یہ پیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن
کے سامنے اپنے
اس نے کارڈ پر لکھا ہوا پتا کی مدد سے پرس کو مالک کو ڈونڈ
نہ دیکھیں لیکن ایک دن اچانک سارا شہر
پرس کا مالک بہت پریشان تھا کیونکہ اس پرس میں اس کی محنت کی کمیائی اور ضروری کاغذات ہیں
گلی میں کھڑا رہا
جب علی جب علی نے اسے پرس واپس دیا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے علی کو ایمان دینا
زندگی میں آ کر اتنا گہرا جگہ بنا لیتی ہے
خوشی ہے کہ آپ کی چیز آپ کو واپس ملے
کر دیتے ہیں دن گزرتے گئے اور ایان نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا اس نے جانا کہ ہر مسکراتا چہرہ خوش نہیں ہوتا اور ہر خاموش بہ وجہ نہیں ہوتا انسان کی اصلی یہ پہچان اس کے الفاظ نہیں اس کا کردار ہوتا ہے کچھ رشتوں کا نام نہیں ہوتا مگر ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے آخر میں ایان نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جو چیز نصیب
جلدی بولو اور جو نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھاگنا
ایک دن
ایک دو ادمی تھے
اور پھر اس نے محسوس کیا ہے کہ جب انسان خود سے محبت کرنے سے
اور نرم مزاج تھا جبک چھوٹا بھائی سست اور غصے والا تھا
بڑا بھائی بڑا بھائی جس سے میری الفت احساس ہوگا دل ٹوٹنے کا صرف مجھے ایک اندازہ ہوگا کسی میری محبت کی گہرائی نظر آئے گی کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی چھپا جائے گی کسی میرے وف وفا کا صلاہ دینا تھا مگر
اور پیاسا لگ رہا تھا بڑے بھائی فورن اپنا کام چھوڑ کر اس کے پانی اور کھانے لے آئے چھوٹے بھائی نے کہا ہمارا کام رہ جائے گا ان کی مدد کی ضرورت بزرگ نے پانی پیا اور دعا دی اس نے کہا بیٹا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے کچھ دن بعد گاؤں میں تیز آندھی اور بارش ہوئی بہت سے کھیتوں کا
کہتا بٹ کبھی تو آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے وقت جب آتا ہے تو وقت آتا ہے ایک بزرگ آدمی ہر روز پارک کی ایک پرانی بینچ پر بیٹھ کر گھنٹوں گزرتا تھا ایک دن ایک
چھوٹے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ
کرا کر بولتا ہے میں وقت کو گزر
کرے گا اس دن کے بعد دونوں بھائی مل جل کر کام کرتے غریبوں کی مدد کرتے اور گاؤں کے سب سے عزت دار لوگ میں شامل ہوگئے
دیکھا جا سکتے ہے کل جو بچا تھا آج جوان ہے جو جوان تھا کا آج بزرگ ہے جو مخت
ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا ایک دن وہ شکار کرنے کے بعد
جوان کے ساتھ میں دی اور کہا یہ گڑی صرف وقت نہیں بتاتی یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہاری زندگی کا حصہ کام کر رہا ہے اس دن کے بعد وہ نوجوان ہر کام وقت پر کرنے لگا اس نے سمجھ لیا کہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتے ہے کھوئے ہوا سامان
مجھے شاید ایک دن میں آپ بھی کام آ سکتا ہوں بہت چوہا اور شیر شیر بابا بادشاہ مجھے معاف کر دے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو شاید ایک دن میں آپ کو کام آ سکتا ہوں
تھا وہ ہمیشہ رہتا تھا کہتا تھا
چوٹے ہو میرے کیا کام آؤ گے پھر بھی اس نے رحم کرتے ہوئے چوہے کو آزاد کر دیا کچھ دن بعد شیر شکار کے بچھے ہوئے جال میں پھنس گیا اس نے زور زور سے دہاڑا شروع کیا کیا چوہے نے اس کی آواز سنی اور فورن
لگا دوں گا کل ہفتوں میں بدل گیا جب اس نے بے
جال کو کاٹا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد جال کٹ گیا اور شیر آزاد ہو گیا شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا آج تم نے سابت کر دیا کہ کوئی بھی چھوٹی یا کمزور
تھی ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اگر وہ نکل جائے تو صرف
اچھا دوست بن گئے اور جنگل کے سب جانور ان کو کی دوستی کا مثال دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی کسی کو چھوٹا یا کمزور مت سمجھو
دوازیں نہیں کھڑکھڑاتے جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی اپنی منزل کو تک پہنچتا ہے سالوں بعد جب آرام کامیاب ہوا لوگ اس سے کی کامیابی کا
وہ ایک اور سٹوری سناتا ہوں تو سنو ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا ایک
استعمال کرو وقت ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا اس کا نام تھا
تو مرغی نے ایک سونے کا انڈا دیا کسان بہت خوش ہوا روز صبح مرغی ایک سونے
دونوں نے ساتھ مل کر سفر شروع کیا تھا لیکن منزل پر پہنچتے ہی ایک نے دوسرے سے دھوکا کر دیا بادشاہ نے دونوں کی بات
روز ایک سونے کا انڈا دیتا تو ضرور اس کی
کرتا ہے مہینے گزر گئے جس آدمی نے دھوکھا دیا تھا اسے اپنی ساتھی بھی اسے چھوڑ گئی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور اور اس لوگ اس پر بھروسہ کرنا چوڑ چھوڑ گئے دوسرے طرف اس نے صبر کیا تھا
لالچ میں آ کر اس نے مرغی کو زبہ کر دیا لیکن جب اس
آ گئے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کا نام
نہ سونا یہ چاند آ‌ رہا ہے بھائی تارج مزون پھٹ
بلا دیا جب بادشاہ آیا تب بادشاہ نے کہا بادشاہ
میں س
کہ انسان کچھ عرسے سے جھوٹ سے جیت سکتا ہے بٹ کامیابی مکھر جاتی ہے تم دنیا میں کچھ بھی کرو کامیابی رہتی ہے
تو میں آپ کو بتا دوں آپ کسان آپ کسان
دولت تو ایک قیمتی
اب کے سر اپنی غلطی پر بہت پچھتا تھا اس نے صرف لالچ کی وجہ سے روز ملنے والی دولت بھی کھو دی اس کے پاس نہ مرغی رہی اور نہ ہی سونے کے انڈے وہ پھر سے غریب
جب کامیاب ہوا لوگ کامیابی پہ ناز اٹھانے لگے جب اٹھانے لگے تو کال پکی ہو جائے گی اب پکی ہونے پر پ دس منٹ کے بعد جب آئے تو میں رائس اور کھانے کھانے پہ فوکس کرنے لگا جب کھانے پر فوکس کرنے لگا تو ہوا تھا یہاں پہ گندگی گندگی نہیں ڈالنی چاہیے یہ گندگی سے بہت سی تکلیف ملتی ہے انسان بیمار پڑتا ہے
کہ لالچ بری بلا ہے صبر اور کائنات انسان کو ہمیشہ
ہو سکتا ہے پھر جب کوئی کھانا نہ کھائے
تو اپ سے بات کر کے
زیادہ کھانا کھائے وہ موٹا ہو جاتا ہے پانی صاف ہو تو پانی کیا کر سکتا ہے
کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو دس منٹ ہو گئے پھر بھی ہم کریں گے ابھی دو دس تیس منٹ سیکنڈ کے لیے کال باقی یہ کال تو ایکسیپٹ ہوگی ہی ہوگی وہ تو پتہ ہی ہے بٹ کرکرے جو کھائے اسے ہو جائے کرکرے